ہلو
السلام علیکم
ہلو السلام علیکم خیریت س صاب
جی خیریت سے ہیں آپ کیسی ہیں
جی میں بھی بڑھیا ہوں اور فرمائیے
بس صبح کا کام کر کے سب خیریت سے ہیں اللہ کا شکر ہے بس صبح سے کام ہی کر رکھ کے ب
فرصت ہے گھر سے ملتی نہیں ہے فرصت
کے کاموں سے فرصت نہیں ملتی ہے اللہ سب کو کام بخشے ہم بیٹھے ہیں بس ابھی کھانا بنایا پ تھوڑا سا ناشتہ واشہ کر لیا ہے ہم سے سبنے بیٹھے ہیں ہم سب آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے
بس کچھ نہیں ہم بھی فرصت سے بیٹھے ہیں اب بیٹھ کے دیکھ رہے تھے تو تھوڑا سا اس چیز میں دیکھا کہ موبائل کے یوز میں نفع نقصان کیا ہے
ہاں بہت یہ بچوں کو اس سے بہت سیف رکھنا ہے ہمیں ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم مل جائے ان سب چیزوں کا بہت وہ کرنا ہے
موبائل میں بچے کے بڑے بھی لگ جاتے ہیں اپنے والد کے پاس نہیں بیٹھتے اپنے والدوں سے بات نہیں کرتے اب موبائل میں لگ جاتے ہیں
سمے سمے ہی ہے والد کو بھی تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ بچے کو تھوڑا سا سمے دیا جائے تو اچھا رہے بچے ہی بچے بیٹھنا ہی تھوڑا سا وہ نہیں کرتے ہیں ان کو ہی تھوڑا سا لگتا ہے کہ ہم مصروف رہے کسی اور کاموں میں موبائل میں بزی رہے فون ہی چلاتے رہے سب سے وقت
جب فون ہاتھ میں آتا ہے تو مغرور ہو جاتا ہے بچے ہوں یا بڑے ہوں
بھاگتے ہیں بچے فون کی طرفہ ایسے بھاگیں گے جیسے کیا لے لیا ان سے اور ایک دفعہ فون چھین لو تو ایسے ہو جاتے ہیں کہ بس پوچھو مت
ہاں جی اب جتنا مطلب ایڈوانٹیج ہیں اتنا ڈسڈان ز بھی تو ہے نا موبائل چلانے کے
اڈوان ٹیس تو ہےب بچوں کا پورا
بچوں کے لیے تو کوئی ایڈوانٹی س ہے ہی نہیں
ا نہیں بچوں کا پورا ہوم ورک سب اب اسکول کا جتنا بھی ہے سب اسی پہ کر فون پہ ہی دینے لگے ہیں سب سب موبائل پہ پہ بھیجتے ہیں
بچے موبائل میں لگیں گے اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کوئی مطلب نہیں ہے پھر تو انہیں اپنی محبت تو جاتی ہے موبائل دیکھنے سے
بس پھر تو سب کچھ امی ابو بو والد تو کچھ بچے ہی نہیں نا پھر تو بس فون ہی بچا یہی ہو جاتا ہے
اب رشتے دار آتے ہیں تو رشتے دار آتے ہیں تو ہم بھی بچوں کو موبائل دے دیتے کہ تھوڑا
ہم بھی ان سے تھوڑا مصروف ہو جائیں بات چیت کرنے میں تم فون میں چلے جاؤ ہماری بھی تو غلطیاں ہو جاتی ہیں
ہاں ویسے تو ہمیں ہر کوئی اپنے بچوں کو تعلیم اچھی دینا چاہتا ہے
ہاں یہ تو آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں بچوں کو ہم تو یہی چاہیں گے اوپر والے سے یہی دعا کریں گے کہ ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم ملے وہ رہے اللہ ان کو اچھی وہ دے
بس اور فرمائیے
جی ابھی ہم میں تو آج بریانی بنانے کی وہ کر رہی ہوں آ جس کے ابو کہہ رہے تھے افاقے کے کہ آج بریانی بنا لو تو وہی بنائیں گے بس اسی کی تیاری میں لگی ہوں ابھی تو ابھی تو ناشت کر کے ہٹے ہیں ابھی بول گیا بریانی کتنی تیاری کر لو بس آئیے آپ کھائیے گا آپ بناتی ہیں بریانی
ہاں جی بنا لیتا ہوں
ہاں ہم بھی ابھی پرسوئی اس کے ابو بول رہے پرسوں بھی بنائی تھی اب پھر بنا دیا اب پھر آج فرمائش کر دی ان کے ابو ہر وقت سب بہت لذیذ کھانے کو چاہیے تو کبھی بریانی بنائیں گے کبھی مٹن بنوائیں گے بس ان کا یہی رہتا ہے کبھی کچھ بنوائیں گے ہم بھی کہتے ہیں چلیے جس سے آپ کو خوشی ملے وہی کام کر لیں گے
ان کی خوشی تو ہے شوہر خوش تو گھر بھی
گھر بھی خوش شوہر بچوں سے ہی سب چلتی ہے دنیا اسی اسی کے لیے تو ہم اللہ سے ہر وقت دعا کرتے ہیں اللہ سب صحیح خیریت سے رہیں سب اپنے اس میں اور بتائیے کتنے
اللہ رضا فرم ا تو ہے
دو ہیں اچھا کون کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں
ایک گھرڈ میں ہیں بریک فاسٹ میں ہے
بیٹی بھی تھرڈ کلاس میں ہے
ماشاء اللہ تو موبائل یوز کرتی ہیں
میں ہاں موبائل یوز کرتی ہے پر بہت میں اس کو بہت ہی کم وقت کے لیے دیتی ہوں
زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے جتنا زیادہ استعمال کرو گے اتنا ہی نفع نقصان ہمیں وہکتنا پڑے گا
ہاں اسی لیے تو ہم میں کوشش یہی کرتی ہوں اوپر والے سے بھی دعا کرتی ہوں کہ میری بیٹی فون کے اس میں نہ پڑھے کیونکہ فون کے چکر میں پڑھنے سے پھر دقت ہو جاتی ہے کہ نہ اب فون بہت دیر تک چلتا رہے گا تو بچہ اسی میں
ا ہم لوگ تو اچھی اچھی تعمیلی دینا چاہتے ہیں بٹ بچوں کا کیا ہے بچوں کے اسکول کے کام بھی پہ آتا ہے موبائل پہ تو ول دینا پڑتا ہے
یہی تو سب سے یہی تو سب سے بڑی وہ ہے کہ بچے فون سارا ہوم ورک فون پہ آنے لگا ہے بچے اس میں اتنا ہی مصروف ہو جاتے ہیں کہ پھر فون ان سے لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے
بالکل
اور اور پھر گرمیاں اتنی بڑھ رہی ہیں اتنی اتنی گرمی ہو رہی ہے کہ بچوں کو باہر نہیں لے جا سکتے سب سے بڑی بات شام کو تھوڑا گھمانے لے بھی جاؤ تو تب بھی بہت گرمی رہتی ہے پھر شام کو گھر گرم بہت گرم ہے باہر نہیں نکل پاتے کتنا گرم لگتا ہے
ا بھائی یہ موبائل میں ٹی وی میں بھی تو زیادہ موبائل دیکھنا ٹی وی دیکھ بھی تو صحت کے لیے صحیح نہیں ہے ناا نقصان
اسی لیے ہم زیادہ کر کے ہم میں سوچتی ہوں کہ اس کو کو بک مطلب پڑھاؤں تھوڑا سا اور چیزوں میں اس کا مائنڈ ڈائورٹ کروں ایکٹیویٹی کرا دیتی ہوں فون سے دور رکھنے کے لیے ایکٹیویٹی کرا دیتی ہوں زیادہ کر کے جیسے کچھ ایکٹیویٹی کرا دی تو اس میں بچہ ایکسرسائز کرؤ بچہ اس میں بھی تھوڑا سا ویستست ہو جاتا ہے تو پھر لگتا ہے کہ چلو اب کم سے کم کچھ ایک مناسب کام میں تو لگا ہوا ہے کہ بچہ اس میں کہیں اور نہیں بھاگے گا
بالک
اوں اور بتائیے آپ نے کیا بنانے کے لیے آج کرا
بس سب بنائیں گے گھسی سےی بنائیں گے کچھ
ال ہاں ہاں ہاں روز روز ان کو میرے شوہر کو روز کچھ نہ کچھ لذیذ چاہیے تو سب یہی سوچتے ہیں کہ چلو آج کچھ اچھا ہی بن جائے
میں اپنے والد کے یہاں ہی ہوئی ہوں نا
اچھا
چھٹییوں میں
آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ آئی ہوئی ہیں ہم تو جا ہی نہیں پاتے
انشاء اللہ وال کے یہاں بہت محبت ہو
ہاں بہت ملتی ہے میرے والد صاحب بھی کہہ رہے تھے کب آؤ گی میں نے کہا رہے ابو ابھی تو ٹائم ہی نہیں لگ رہا ہے بچوں کا کلاس کر آیا ہوا ہے گھر میں بھی ویسے بھی تو اب جب چھٹیاں تھوڑی سی اور ہو جائیں گی تو تب جانے کے سوچوں گی اس کے ابو سے بھی تو پرمیشن لینی پڑتی ہے نا ابو بھی بولتے ہیں وہ چھوڑتے نہیں نا زیادہ دن کے لیے پھر بولیں گے کہ بہت دن کے لیے مت جاؤ پہلے ہی آ جانا جلدی آ جانا میری جانا ہوتا نہیں کہ پہلے ہی بول دیں گے کب تک آؤ گی ان کے ابو نہیں چھوڑتے ہیں
لیکن یہاں ہم یہ صحیح بھی ہے یہاں بچے موبائل ٹی وی نہیں دیکھتے ہیں میرے وال سب یہ کہتے ہاں ہمارے پاس موبائل ہوتے تھے ٹی ویاں ہوتے تھے ہم نے تو اپنے بچے پالے ہیں پرورش کیے
ہاں تو یہ سچ بات ہے ہم لوگوں کے سمے میں اتنا موبائل نہیں تھا
بالکل
ہم لوگ بھی تو اپنے ابو ا امی ابو سے بات چیت کرنے میں کتنا سمے نکال دیتے تھے کھیلنے کیسے کھیلنے کے لیے
کھیلتے جاتے تھے اب کھیلتے کہاں ہے بچے
کم ہے بچے
اب تو موبائل میں گیم کھیلیں گے
کھیلیں تب تھوڑا سمے بھی الگ تھا
اپنوں کے لیے ٹائم تھا اس ٹائم پہ
اب اب اب فون کے لیے ٹائم ہے اب سب ٹائم فون چاہیے سب
اب آپ اپنے کام سے فری ہو جیسے کام سے فرصت ملی اور فون بس بھیا بیٹھ گئے اور وقت کب نکل جاتا ہے کب گزر جاتا ہے وقت پتا
پتا نہیں چلتا کیونکہ اسی میں سارا وقت نکل جاتا ہے بچہ بھی آواز لگ کچھ غلطیاں ہماری بھی ہیں ہم فون میں فون میں رہتے مصروف اتنا کہ فون کے بعد ہماری کچھ آگے دکھتا ہی نہیں ہے
جام تو یہ اللہ سے دع یہ رہتی کہ بچے کو صحیح تعمیل ملے ہمیں بھی رضا فرمائے الو
ہاں بالکل یہی بس رہتا ہے کہ اچھے سے ہو جائے ساری چیزیں بچ ساری چیزیں
آس پاس کا کیا ہے یوگا کرتے ہیں آپ بچوں کو کراتے ہیں ایکسرسائز
صبح ہاں صبح میں صبح میں میں ان کو یوگا کراتے اور اس کے م اس کے ابو ہی کراتے ہیں صبح میں میرا تو وزن تھوڑا زیادہ بڑھ گیا ہے ابھی
اچھا اچھا یوگا تو ہم کرتے ہیں میرا ہم تو بالکل وہ ہے
میرا تو وزن تھوڑا سا بڑھ گیا ہے ٹیسٹ ویسٹ کرائے تھے تو اس میں تھوڑا سا کیلسٹرول بڑھا ہوا آیا ہے تھائرائڈ کا تھوڑا سا آ گیا ہے تو اس لیے ہم تھوڑا س ا سے زیادہ وہ ہو گئے ہیں
ہاں تھرڈ میں تو وزن بڑھ ہی جاتا ہے
ہاں تھائیلینڈ میں ا مجھ کو وہ بھی موٹا والا گیا ہے دو طریقے کاائرائڈ ہوتا ہے تو مجھے موٹے والا ہو گیا ہے تو اب اس کے ابو نے دوائیاں آپ دیکھو دیسی دوائیاں کہہ رہے ہیں ابوتوں کی دیسی دوائیاں شروع کر لو
ہاں دیسی صحیح ہے
ہ دیسی کا ہی کروا رہے ہیں دیکھو دیسی سے فرق پڑے گا تو وزن وزن زیادہ بڑھ گیا ہے گلے کے پاس بڑھ گیا ہے ایسے زیادہ وزن بڑھ گیا ہے اوپر والے سے یہی دعا کرتیوں میں تو
الحمت رحمت فرمائےوا بھی بالکل صحت صحیح ہے تو سب صحیح ہے
جی بالکل بچوں کے لیے اور اپنے لیے یہی ہر سمے یہی دعا اوپر والے سے کرتی ہوں کہ صحیح رہے سواستھ صحیح رہے سواستھ صحیح رہے
بالکل سب سے پہلے صحت ہی ہے
ہاں
اور بت بتائیے آپ کے والے کے یہاں پہ سب سر
ہاں ابو ابو ٹھیک ہے ہیں ابو ٹھیک ہیں امی بھی ٹھیک ہیں ابو امی ٹھیک ہیں
صحیح ہے رحمت سرما اللہ
بس سلامت رکھے انہیں انہیں کی وجہ سے ہم ہیں جہاں
ہو ہی جاتا ہے اپنی امی ابو کی چنتا ہمیشہ لگی رہتی ہے جا نہیں پاتی ہوں نا زیادہ اور فون پہ بات ہو جاتی ہے اب یہی یہی ایک فائدہ ہو گیا فون کا
اب دیکھو فون کا فائدہ اپنا بھی ہے
دور رہ کے بھی ہاں کہ کم سے کم ان کی آواز تو سننے کو مل جاتی ہے دیکھنے کو تو مل جاتے ہیں اب یہی تو دیکھو یہی تو بات ہو گئی کہ فون کا کہیں فائدہ ہو گیا
ہاں بالکل نفا نوک شان تو رہتا ہی ہے
یہی ہوتا ہے